ہاں اللام و علیکم اٹھ گئی میں بس لیکن آنکھوں آنکھیں ابھی بھی بند ہو رہی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
کیا کروں رات کو دیر سے نیند آئی
حفیظ رات بھر کیا کر رہی تھی
بس گانے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی
تونا بہت زیادہ سوچتی ہے
اور تو بہت زیادہ بولتی ہے
اچھا جی
اچھا بتا تو اتنی صبح کیسے اٹھ گئی
امی نے اٹھا دیا بول رہی تھی صبح جلدی اٹھنے میں برکت ہوتی ہے
میری امی بھی یہی بولتی ہے
پھر بھی ہم دونوں نہیں سدھرتے نا
بالکل نہیں بہن
اچھا چل بتا صبح اٹتی ہے سب سے پہلے کیا کرتی ہے تو
سچ بولو
ہے بلو
پھر سے سونے کی کی کوشش
میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے
لیکن آج امیین نے پانی چھڑک دیا چہرے پر
چار
بچاری نہیں پوری دکھی آاری ہوں میں
ناٹک کم کر
اچھا تو بتا بہن
میں پہلے کھاتی ہوں
کیوں
صبح کی ہوا بہت اچھی لگتی ہے مجھے
سچ میں صبح کا موسم نہ دل شانت کر دیتا ہے
اور پنچھیوں کی آوازیں
واہ کھڑی سکو بڑی سکون والی باتیں کر رہی یاار
صب کا سارے جناا
اچھا بھیڑ بہن
پھر میں چائے پیتی ہوں
اف صبح کی چائے
اس کے بنا تو میری آنکھیں ہی نہیں کھلتی ہیں
مجھے بھی خاص کر اگر موسم ٹھنڈا ہو
اور ساتھ میں ہلکا سا ناشتہ
ہمیں ہمارے یہاں تو امی صبح صبح اتنا کھلاتی ہے جیسے پورا دن کھیت میں کام کرنا ہو
ہاں ہاں ہاں ہاں ماں ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ اچ بھوک کے نظر رہ جائ اچھا تو صبح جلدی تیار ہو جاتی ہے کیا
بالکل نہیں
تا تھا
میں تو آدھا سمے یہی سوچتی رہتی ہوں کیا پینو
اور آخر میں وہی پرانے کپڑا پہن لیتی ہوں گی ترس دن زندگی بہت مشکل ہے
مزہ کوا لےیر میرا
چل پھر تیار ہوتے وقت گانے سنتی ہے کیا
ہر روز سنتی ہو صبح صبح دھیمے اور سکون والے
مجھے تو تیز دھند والے بہت ہیں پسند
تاکہ پورا ماحول جان جائے تو اٹ گئی ہے
بالکل
بہن
اچھا بتا صبح کا سب
جب سب سو رہے ہو اور تھوڑی شانتی ہو
مجھے سورج نکلنا دیکھتا اچھا لگتا ہے
تو نہ فلموں والی باتیں کرتی ہے کبھی کبھی
لیکن سچ میں اچھا لگتا ہے
ہاں صبح میں ایک الگ سکون ہوتا ہے
کبھی لگتا ہے صبح نہیں شروعات جیسی ہوتی ہے
اور رات سارے دکھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں
و یہ لائن کہیں لکھی لے
ت لکھ لے شاعری والی
اچھا سن تو صبح جلدی غصہ ہو جاتی کیا
اگر کوئی زیادہ بولے تو ہاں
تیری امی کیسی جھیلتی ہوں گی تجھے
پیار کرتی ہے اس لیے
اچ چھا جی
تو صبح سب سے زیادہ کیا سوچتی ہے
یہی کہ آج کا دن اچھا جائے اچھا کھانا کھاؤں گی
میں بھی ہر صبح یہی امید کرتی ہوں
کبھی کبھی چھوٹی سی اچھی بات بھی پورا دن بنا لیتی ہے
جیسے کسی اپنے کا پیار سے بات کرنا
ہاں بنا وجہ تعریف مل جانا
یا امی کا پسند کا ناشتہ بنا دینا
اف اب تو بھوک لگ گئی ہے
مجھے بھی
اچھا ناشتے میں کیا بنا ہے تیرے گھر بس میں آ رہی ہوں
آ جا لیکن چائے تو بنائیں گی
مضور ہے
اچھا بتا صبح صبح فون چلانا اچھی عادت ہے کیا
نہیں لیکن پھر بھی میں ہم کرتے ہیں
کیونکہ آدھی زندگی اسی میں اب
سچ میں پہلے لوگ صبح ٹہلنے جاتے تھے
اب لوگ صبح اٹھتے ہی فون دیکھتے ہیں
کس کا سندیش ہا یہی سب سے پہلے دیکھتے ہیں
اور اگر کسی خاص کا سدیشہ آیا تو پورا دن اچھا لگنے لگتا ہے
ہو کسی کی یاد آ گئی رہی
چھپ کر بہن
ہ ہے ساحل
سن تجھے صبح کی بارش پسند ہے
بہت زیادہ ہے
وہی نا ہلکی ٹھنڈی ہوا اور چائے
اور باہر بھی گی سڑکیں
اف کتنا اچھا لگتا ہے
کبھی کبھی لگتا ہے زندگی بس ایک چھوٹے چھوٹے پلوں میں ہی ک خوبصورت اچھا اچھا جی بتا تو صبح وم کر تی ہے کیا
میرا ویام بستر میں اٹنا ہی ہے
آلسی کائی کی ہاں تیرے جیسے السی تھوڑی ہوں میں لیکن سوچتی بہت تو کرنے کے بارے میں بالکل اس لیے مجھے صبح کا وقت سب سے اچھا لگتا ہے
نے مجھے صبح کا وہ سب سے اچھا لگتا ہے
بھی کیونکہ اس میں امید ہوتی ہے
اور نئی شو
اچھا چل اب میں چائے پینے جا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر بعد میں بات
ہاں سن
کیا
آج کا دن اچھا جائیں گا انشاء اللہ
مین تیرا بھی
توو بھی
خیال رکھنا
تو بھی اپنا خیال رکھ ویسے تو میرے گھر پہ آنے والی تھی نا
آنے والی تھی اورار بٹ دیکھوں گی ابھی امی کو بازار جانا تھا
ہاں بٹ ابھی آ جانانا گھر پہ
نہیں یار میرے گھر کے کتوں کو بھی وہاں گھمانے لے جانا ہے
کتے کو کون سے والے کتے کو
ٹومی
پر تمہیں ہوتے ہوئے کیوں لیا
کیونکہ تمہاری کمی تھی نا ہمارے گھر میں اس لیے
ارے پ تم نے تو کتے گ پہلے
پیا نہیں کیا اچھا سنا
تو میرے گھر آئیں گی کیا آج
نہیں
ارے ہاں نہیں آ رہے
پہلے ت میرے گھر پہ آنے والی ہے نا ابھی چائے بنانے
ارے وہ سائ بھائی آ رہے ہیں جلدی آ جاؤ آپ
سحل تمہارے گھر پہ کیوں آئیں گے بھلا
وہ ا ہم نے نیا ک پ ہی آئے نا اس لیے دیکھنے کے لیے آ رہے
نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے
کتی اب آ رہی ہے تو بولے ٹھیک ہے پھر میں آ جاتا ہوں تو میں نے بولی ٹھیک ہے آ جاؤ ہوں نہیں کہاں ایسا لگ رہا ہے بہن
ہ کیا اور بتاؤ تم فریش وغیرہ ہو گی کیا
نہیں ابھی تو بستر میں پڑی پڑی ہو
کیوں پر تم اتنی جلدی آج کیسے کیا اٹھ جئے تو بہن
وہ کیا ہے نا میرے گھر میں میرے اما کی جو میرے نہیں نہیں جو میرے ابو کی جو وائف ہے نا وہ مجھے سنی نہیں دیتی زیادہ دیر تک
اچھا اسے کیا پر آنٹی تو بول رہی تھی کہ کل دو بجے تک سوئی کر کے کہ میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے تمہیں ڈاکٹر نے بولا ہے بولتے کہ روز جلدی اٹھنے کو پر تو م نی بولے آنٹی چلہ رہیتی
نہیں کہاں کچھ بھی باتیں کرتی توں
شرم میں رکھن شر تھا بگو
اٹھتی ہوں میں جلدی
اللہ سے ڈرو جرا سا خوف رکھ کو اللہ سے
خواب تو ابھی کسی چیز کا نہیں ہے مجھے
پ جلدی اٹھا کرو صحت پہ دھیان دو ویام وغیرہ کرا کرو اچھے سے کھایا پیا کرو گشت کھایا کرو اچھے سے
گوش کھاتیوں نہ بریانی کاتی ہو گوش خات ہوں سب کھائی جاتی ہوں
ہ انسان کا دماغ مت کھایا کرو صف
نہیں نہیں انسان کا دماغ اتنی بری چیز نہیں کھاتی میں
ہوں سامنے جا کر کیا کاؤں گے وہ تم جانو
ہاں وہ بھی کھانا ضروری ہے نا
ہوں اور ب بتاؤ کیا حال چال
سب خیریت آپ کیسی ہو
میں بھی سب ٹھیک امی ابو کیسے
امی ابو بھی ٹھیک ہے آنٹی انکل کیسے ہیں اچھا وہ آپ کی وہ پھوپھا
پوفا پوفا تو کل ہی آ کے گئے گھر سے امی نے کھانا بنایا تھا ان کے لیے پھر کھا کے بھی گئے
اچھا
جی ہاں ٹھیک ہے پھر کرو تم ابھی فریش وغیرہ ہو جاؤ خدا حافظ بہن
خدا حافظ بین خدا
ہاں